ہیلو
وعلیکم السلام بھائی جان
وعلیکم السلام بھیا
اور بتائے بھائی جان
ہاں بھائی جان ہم تو کھانا کھا لی آپ کھانا کھا لے بھائی جان
ہاں بھائی جان ہم تو کھانا کھا لیے بھائی جان اور بتائیں کھانا میں کیا کیا کھائے ہے بھائی جان آپ
ہماں تو کھائے ہیں بریانی اور آپ کیا کھائے ہیں بھائی جن
ہم تو کھائے ہیں بھائی جان بریانی کھائے ہیں میٹ کھائے ہیں کسی کا میٹ کھا انڈا کھایا ہے روٹی کھائے ہیں چاول کھاائے ہے بھنڈی کا بھجیا کھائے ہیں کریلا کا بھجیا کھائے ہیں کیا کہتے ہیں لوکا کا مجیا کھایا ہیں کنڈری کا مجیا کھائے ہیں پھر پڑ کا سبزی کھایا ہے گوبھی کا سبزی کھاائے ہے اچار کھائے ہیں آ کیا کہتے پنیر کھائے ہیں مٹر پنیر کھائے ہیں اور چکن پنیر کھائے ہیں سب کھائے ہیں بھائی جان ہم سب کھانا کھائے ہیں بھائییا
بھائی نے بہت لذیت کانا کھیں ہیں بھائییا
ہاں بھائی جان ہم بہت لذیذ کھا کھاتے ہیں بھائی
ایسا آپ کہ ٹھیک آپ کا آپ کا ایج کتنا ہے بھائی جان کی آپ کا کے جی کے ہیں کلو کے ہیں
بھائی جان میرا تو میں ہم تو ابھی کہ کہتے پینتالیس کے جی کا ہے با جانیں ہم تو پینتالیس کلو کا ہے با جان اور بتیا آپ کتنے کے جی کا بھائی جان مطلب
ہاں بھائیگانہ بیالیس کلو کے
بیالیس لے کے بائی
جی بھائی ہمارا یہ جیت نا
اب بھائیان آپ کون سی ککا پڑتے ہیں بھائی جان
ہم تو دسویں ککشا میں پڑتے ہیں بھائی جان اور آپ کس ککشا میں پڑتے ہیں بھائی جان
ہم تو ابھی بارہویں کے اکھر میں پڑھتے ہیں بھائی جان ٹویلتھ میں بھائی جان
چلیے اچھی بات ہے بھائی جان ایسا بیچھے میں آپ کو کون کون سا اچھا لگتا ہے
پھائی جانہ میں تو وگیان اور ہندی اور سماجک وگیان اچھا لگتا ہے اور بتے بھائی جان آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے اس وشے میں
ہم کو تو لگتا ہے بھجن مت اورٹھ ملب گنیت بھجن اور ہندی اور واکرن
اچھا بھائی جان اور بتائے آم کا سین چل رہا ہے آم تو
ہاں بھائی جن ہاں ہم تو آ ہم کائیں ہیں آ اور آپ بتے ہیں نام کیسن چل رہا ہے آپ کائیں ہیں کہ نہیں بھ جا نام
ہم بھی آم کھائے ہیں ہمارے یہاں تو بہت آم ہوتا ہے بھائی جان بہت کھائے ہیں آم اور بتائیں آم میں کون کون سا آم آپ کو بہت پسند ہے بھائی جان
ہم کو تو زیادہ اچھا لگتا ہے بھن جیادہ کشن بھگ اور آپ کو بھجن
انک تو کسن بھوگ جرد بومئی بیجو کے مالدیہال دالا کی کہتے ہیں سندورگا میں بھائی جان اور کیا کیا کہتے ہیں کوم ہے کیا کہتے ہیں کوم ہے سب کے نام نہیں پت ہے جی بات ہیںمئی بمئی ہے بھائی جان آ سب سے اچھا وہ لگتا ہے بھائی جان مارج اور بھائی جان آپ کو سب سے اچھا کون لگتا ہے ہیںاں بھائی
ہم بولیں نہیں بھجن زردہ اور کسم بوگ ایسے بجن آپ کے گھر پر ابو امی جان سب کھیلیے تھے نا
ہاں بھائی جان ہماری تو امی اور ابو سب خہریےت بھ جان اور آپ کی امی اور ابو سب سب خیریے تھے بھائی جان
ہاں بجن ہمار بھی ابو امی جان سب کے لییے تھ
اور بتائےیں بھائی جان ابھی کھاجہ کا سیزن چل رہا ہے کھجہ کھائےیں کہ نہیں بھائی جان
ہاں بجن کھ جا تو کھائے ہیں گئےٹے بازار پچاس روپئے دے رہا ہوتا
ہاں ہمارے یہاں تو اپنے سے کاٹ کے کھاتے ہیں ہمارا بہتار تار کے گاچھی ہے بھائی جان اپنے سے کاٹ کٹوا کے کھاتے ہیں بھائی جان پاسیاتا ہے وہ کاٹتا ہے بھائی جان تو کھاتے ہیں بھائی جان ہمارے یہاں آئیے گا کھانے بھائی جان بہت کھائیں گے آپ کو بکاری قمتی ہے بھائی جان پیسہ خرچہ نہیں کرنے دیں گے بھائی جان آپ آئیے گا بہت کھلائیں گے آپ کانا بھی کھلائیں گے لذیذ لذیذ بھائی جان ہمارے یہاں بہت لذیذ لذیذ کھا بن سنے ہی ہیں بتائےیں شروع میں ہی بھائی جان آپ کو
ضرور بھائی جان ضرور آئیں گے آپ بلا آئیں گے تو ہم کہیں نہیں آئ گے بھائی جان ایسے بھائی پریوار کے سھ آئے کہ اکیلے آئے بھائی
اب آپ کا من بھائی جان اب جیسے کہیے گا تیسے ہم کھلا دیں گے ہمارے یہاں ہمارے ہمارے یہاں کھانے کی کمی نہیں ہے بائی جان پیسے کی کمی نہیں ہے بھائی جان ہمارے یہاں
ہوں
ہاں اور بتائے بھائی جان آپ کی امی جان اچھا لگائی کہ نہیں بھائی جان
ہاں بھائین ہمارے تو امی جاناچار لگائی ہے اور آپ کی امی جانناچار لگائی کہ نہیں بھن
بھائی جان ہماری امیزون تو اچار لگاائی ہے اور بتائیے آپ کی امیزان کون کون سی چیز
ہماری ای جان تو لگائی آم کا اولا کا نیم کا مرچی کا آدی کا اور ملی کا ملی تو جو ہے نہیں پڑتا ہے بھا جن ٹھنڈی کے سمے پڑتا ہے
ہاں بھائی جان ٹھنڈی کے سمے میں تو پرتا ہے بھائی جان
ایسے آپ کی امی جان کون کون سا اچار لگائیے
بھائی جان ہماری امی جان تو اولا کا آدی کا آم کا کریلا کا کریلا کا اور کیا کہتے بھائی جان اور کیا کہتے ہیں آم میں لگای مالد کشن بھوگ جاردہ بمبئی بیج جگ سندا میں بھائی جان اور ڈالما ہے کہ بمبئی ہے ہاں بائی بھائی جان بیجو بھی ہے بھائی جان ہم سب سے زیادہ تو ہم کو آدی کا چارا اچھا لگ ہے نیمبو کا اچار اچھا لگتا ہے بھائی جان اور بتائ آپ کو سب سے اچھا اچار کون سا لگتا ہے بھائی جان
ہم کو تو لگتا ہے آدی کیا ہ بہت اچھا لگتا ہے
ہاں بھائی جان ہم کو بھی یاد ہی اور کیا کہتے نمبو کا اچھا اچار بہت اچھا لگتا ہے
اور بتائیے نا بھ جن آ کو کانا بنانے آتا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان کھانا تو بنا لیتے ہیں بھائی جان امی جان کبب امی جان کی کبھی طبیعت خراب رہتی اپنے سے بناتے ہیں ابو جان کو کھلاتے ہیں دکان پہ کام کرتے ہیں ابو جان اسی لیے ہم بھی بناتے ہیں اور بتاے آپ خراب رہے تو کے لیے بھیھ جات
ہاں بھائی جن ہم بھی کھانا بنا لیتے ہیں بھائی جن ایسے کھانے میں کون کون سا چیز بنا لیتے ہیں بھائی جان
ہم کھانے میں تو سب سب بنا لیتے ہیں بھائی جان پنیر بنا لیتے ہیں کیا کہتے ہیں چاول بنا لیتے ہیں روٹی بنا لیتے دال بنا لیتے بھجیا بنا لیتے بڈی کاھجیا بنااتے لوکا کا بھجیا بنا لیتے پھر کیا کہتے کٹہل کا سبزی بنا لیتے ہیں بیگن کی سبزی بنا لیتے ہیں بینگن کا بھاٹا بنا لیتے میٹ بنا لیتے ہیں انڈا بنا لیتے ہیں کھسیا میٹ بنا لیتے ہیں مچھلی بنا لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہم کو تو سب مطلب ایک چیز نہیں بنایا جاتا ہے مچھلی میں کون سا کہ پس نہیں بنانے آتا ہے بھائی جان اور کمل کاٹ بنانے نہیں آتا ہے بھائی جان اور بتائیں آپ کو کھانے میں کھانا بنانا ہے کہ نہیں بھیا
ہاں بھجن بنا لیتے ہیں بھائین
اور کھانے میں کیا کیا بنا لیتے ہیں بھائی جان آپ
ہاں ملتے ہیں دال چاول بھنڈی کا بجیا کرل کا بھجیا آلو مٹر آلو کوبھی آلو پروور اور یہی کوہرا کا بھجیا اور بوروری کا جگنی کا کریلا کا اور مچھلی بنا لیتے ہیں کمل کاٹ کا ڈوبچن کا اور میٹ مرغا کا اور بریانی بنا لیتے بھائی جان اور کھسی کا میٹ اور بکرا کا میٹ اور پوڑی سوئی مطلب ایسے سب سب چیز بنا لیتے ہیں بھائی جان
اور بت ہے بھائی جان اچھا سب بنا لیتے بھائی جان
ہی جی بھائی جن آپ بہت لذیذ لذذ کھانا بناتے ہیں بھائی جن مگر
اپ بھی بہت لذیذ لذیذ کھانا بناتے ہیں بھائی جان اور بتائ کوئی مگرمچ دیکے کہ نہیں بھائی جان
نہیں بھائی جن ہم مگر بس تو نہیں کچھوآ دیکھے ہیں ہمارے یہاں پکڑاائے ہو تھا تو حالا ہوا تھا گئےٹے دیکھنے ہاتھ میں دھرا ہوا تھا بہت بارا تھا مگر
ہاں بھائی جان بہت بھاری رہتا ہے وہ کارڈ بھی لیتا ہے بھائی جان اور بھائی جان آپ کبھی مطلب کیا کہتے ہیں گھومنے گئے ہیں کہ نہیں یہ جنگل میں جیسے جو ہوتا ہے نا بھائی جان گھومنے جایا جاتا ہے کبھی جائی جائیے گا بہت ہمارے یہاں بہت اچھا اچھاس نا جگہ ہے بہت اچھا اچھا جس میں جانور تھرا گیا ہے شیر ہے باغ ہاتاتھی ہے سب بھائیین سب
ہوں
اں آپتےے یہ کہ نہیں بھائی جان
ہمارے یہاں تو نہیں آپ کے یہاں آ آپ بلائیں گے آپ ہم آئیں جب گھومنے جائومنے گھومنے جان کا من کرے گا بھ جں تو ہم آپ کی جہ جائیں گے کہ نہیں بھائی جان آپ چلیے گا نا ہمارے جگہ گھومنے
ہاں بھائی جان ہم تو آپ کو بلائیں گے آئیے کبھی ہمارے یہاں گھمائیں گے بھی کھلائیں گے بھی آپ آپ کو اچار بھی کھلائیں گے کھانا بھی کھلائیں گے لغری لگ کھانا کھلائیں گے بھائی جان آپ کو
ہوں چلیے اچھی بات ہے بھائی جان جو اور بتائیے نا بھائی جن آپ کو موٹر سائک لکھنے آتا ہے
ہاں بھائی جان ہم کو تو موٹر سائیکل ہق میں آتا ہے بھائی جان اور آپ کو موٹر سائیکل ک لکن آتا ہے بھائیے
ہاں بھائی ج ہمپھٹو موٹر سائلننا کےنے آ جات ہے ایس آپ کو بائک میں کون س چلانا پسند کرتا ہے بھائی جان
ان کو تو ہیرو ہونڈا اسپلینڈر اور ٹی ایم پسند ہے بھائی جان اور آپ کو بائک جیاد نہیں آتا ہے بھائی جان
ہاں بھائیان ہم کو تو چلان نہیں چلاتا ہے
آ بائک میں کون کون سا بائک پسند ہے آپ کو بھائی جان
ہم کوتا پاچی اور کے ٹی ایم
کے ٹی ایم پسند ہے آپ کوپائس کا مطلب سپنا ہے کہ نہیں بھائی جن کوئی بائک خریدنے کا
ہاں بھائی جان ہے نا ایم ٹی جو کہ دو لاکھ اسی ہزار کا تھا اور آپ کا بھائی جان
ہم کو تو بھائی جان کے ٹی ایم پسند ہے بھائی جان جو دو لاکھ تیس ہزار کا آتا ہے بھائی جان میرا سپنا خریدنے کا بھائی جان
چلیے اچھی بات ہے پورا کر لیجے خریدی گا خرییے گئے تھا اور بتائی نا بھجان آپ کے یہاں موسم کیسا ہے بھجان
بھائی جان ہمارے یہاں تو موسم بہت اچھا ہے بھائی جان اور آپ کے یہاں بھائی جان کون سا کیسا موسم بھائی جان مطلب
ہمارے یہاں تو ابھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بڑ رہا ہے بھائی جان
ہمارے یہاںب بھی مطلب بارش کا لگ رہا ہے بارش ہوگا بھائی جان اور بتیں آپ کون سی کبچا میں پڑھتے ہیں بھائی جان کون سی گچا پڑتے ہے بھائی جان
بھائی ج بولے ہیں نہیں بائی اور بت آپ آپ آپ کے گھر پر فریج اے سی یا کولر ہے کہ نہیں بھائی جان
نہیں بھائی جان ہمارے گھر پہ تو کچھ نہیں ہے ہمارے گھر پہ پنکھا ہے دیوار پنکھا ہے بھائی جان اور کیا کہتے اور کچھ نہیں ہے بھائی ج بس پنکھا ہی ہے اور ایک آئرن ہے بس بھ جان وہ اور آپ کے گھر پہ مطلب فریج کولر یہ سب ہے کہ نہیں ب گا
ہاں بجن یہ فریج ہے اور پنکھا ہے بس ہ اور بت نا بھائی جانا آپ م موج مج کھاتے ہیں کہ نہیں
نہیں بھائی جان ہم تو وہ سب سب چیز نہیں کھاتے بھائی جان گھر کا کانا کھاتے بھجن دال چاول میٹ بھات بریانی یہ سب میرا فیوریٹ ہے بھ وہ سب میں
باہر کی چیز نہیں کات ہے کہ نہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان ہم کو پسند ہے بات کا چیز بھائی ج اور آپ کھاتے کہ نہیں بھائی جان
ہاں کبھی کل کھا رہاتتے ہے دوست کے جوڑے جاتے ہیں نا بازار وار
اچھا کھاتی ہیں نہیں آپ کو پسند ہے نا
جی پسند ہے نا یہ مطلب کھانے کا ایک شوق رہتا ہے بھجن
ہاں بھ جان اور مطلب ہم ایک بار کھ تھ ن بھ جان تو کیا کہتے گئے تھے شادی میں دوست کے شادی میں مطلب شادی تھا نکاح تھا میرے دوست کا نکاح تھا صبح تھے تو کہ تھے بھ جان ا کھائے تھے نا تب پا مطلب ہے نا پیٹ خراب ہو گیا تھا بھائی جان اس کے بعد نہیں کھاتے ہیں
ہوں چلیے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اپنے ابو امی جان کیسے بالک نام بول دیجیے ٹھیک ہے بھائی جان
ج آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ آپ کی امی اور ابو کو وعلیکم السلام بول دیجیے خدا حافظ بھائی جان اللہ حافظ پائ جے
خڈا پس بائی جان